ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو بھائی
بھائی جان الحمد للہ ٹھیک ہے اور آپ بتائیں
ہو بس ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے الحمد للہ
کیا چل رہا ہے ابھی
کیا بھائی ہے جن ابھی تو کانا کھ کے اٹھ ہیں
اچھا گھر پے خھاتے ہو یا بہر وہر کچھ
بھائی ہم کیا ہے کہ ابھی تو جیسے ہاں تو گھر پہ کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر کو
اچھا گھر پہ ہی کھاتے ہو
ہاں بھائی جان بالکل
ہاں گھر کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے
ہاں جیسے ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح ہے اب باہر کا کھانا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا
ہاں اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے
ہاں بھائی جان بالکل
ہے نا گھر کا کھانا صحت مند ہوتا ہے اس سے صحت ٹھیک ہوتا ہے
ہاں بھائی جان
ہ نا
ہیلو
وہ جو خاص کر وہ ورک آؤٹ ورک آٹ کچھ کرتے ہیں نا
ہاں بھائی جانا کرھرتے ہیں نا بالکل بالکل بھائی جان بالکل
ہوں کبھی کبھی کبھار باہر کھ کھانا کھات ہو
کبھی کبھار تو کیا مطلب جیسے بھی ہم جیسے گاؤں کی طرف رہتے ہیں نا تو یہاں پر کیا زیادہر بھاے کانا بہت کھے ہیں
اچھا
اور کیا ہے کہ یہاں پر زیادہ جوش گھر کے کھانے پہ لیا جاتا ہے
اچھا
اور وھدان آپ بالکل صحی کہہ رہو ہو کہ باہر کا کھان نہیں کانا چاہیے کیا ہوتا ہے جیسے اپ ج باہر کا کھانا کھاتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہو گیا جیسے کیا ہوتا اس میں ایک تو پہلے بات کیا یہ تو ایک دن کا سامانتا مال وغیرہ نہیں ہوتا
ہاں یہ اچھا نہیں ہوتا ہے صحت کے لیے ہاں
ہاں اور جس بھی چیز میں فرائی کرتے ہو جیسے تیل وغیرہ ہوا تو وہ کیا ہے کہ وہ بت
اسے ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے
ہاں وہ کتنے دنوں تک چلتا وہ تیل کالا ہو جاتا ہے کال اشیا ہو جاتا ہے تیلا و جب بھی اس کو یوز کرتے رہتے ہیں
ہاں وہ وہ تل بھی بدلنی وہ تل بھی ب ہاں
بولو بولو
وہ تیل بھی بدلتے نہیں ہے بھائی وہ خالی وہی یوز کرتے وہی جب تک وہ پورا کالا نہیں ہوتا ہے وہی یوز کرتے اس میں بھی فرائی کرتے
ہاں ا وہا کہ میں نے دیکھا تھا جیسے ہمارے آس پاس جیسے کھول رکھتے نا بہار سائڈ کے آتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ ایک تیل کو پتاہ نہیں کتنے ایک مہینے تک یوز کرتے رہتے ہیں تیل کو بہت زیادہ دیر تک یوز کرتے رہتے ہیں جب تک ک جب تک تیل میں وہ کالا کالا جم نہیں جائےب تک یوز کرتے رہتے ہیں اس کو
آج کل تو یہ ٹرینڈ ب ہاں آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے وہ باہر کا کھانا کھانا ڈنر باہر کرنا ہے نا
ٹرینڈ بھی ہے اور ایک کیا ہے کہ آج کل فیشن ہو گیا جس سے انسان کے بع پیسے آتے ہیں تو کیا باہر کے کھانا منگا لیتا ہے اور آج کل کیا زومیٹو یہ چیز چلتی ہے اس سے کیا انسان کو ایک تو کام آسان ہو گیا کام آسان سے کیا ہوتا ہے کہ باہال کر کھانا منگا لیا زومیٹو سے اور کیسا کانا آ رہا ہو پیکنگ اچھی ہوتی اندر کا پتاہ نہیں کیسا مال مٹیریل لگا رہتا ہے اس کے اندر
تو یہ تو صحیح ہے ہاں جب بھی کھانا منگا دے اور سنیک جٹ پہ سنم کرتے ہے نا
ہاں ہاں
ہاں یہ سوشل میڈیا بھی یار اچھی چیز نہیں ہے
بالکل بھائی ہاں سوشل میڈیا پہ بھی اس کو زیادہ بڑھایا جات ہے جیسےن کوئی کھا کھاے تو اس میں بھی پیٹ پہ لگا دیا دوسے بھائی کو بچا دیا کہ بھائی ہم نے یہ چکھا ہے تو پھر وہ بھی سوچتا ہے اسی بات تو دیکتا ہے کہائی یار بائی میرے بھائی بائی کھا رہے تو اپن بھی کھائیں گے اس کو دیکھ کے اور کیا ہے اس کا چلنا زیادہ چل رہا ہے
ہاں آج کل تو یار دن میں پورا دن فون چلاتے چلاتی یار چلا جاتا ہے
ہ اور کیا بھان جیسے فاسٹ فوڈ کا کیا سین ہوتا ہے جیسے اپن ایسے تو اپن جیسے اپن آ لکھو ہوا باہر کے جیسے بیکری وغیرہ اس چھوٹی موٹی ہوتے ہے نا ٹھیلے اس پہ تو کیا ہے منیمم پانچ چھ دن لاسٹ رہتا ہے اور لیکن جیسے پانچ چھ دن کا مال مٹر رکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جیس بڑی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں نا تو اپن سوچتے ہیں کہ بڑی ہوٹل ہے تو اس میں کیا کانا اچھا ہوگا تازہ کانا ہوگا لیکن بھائی جان کیا ہوتا ہے اس جو کھانے کا ہوتا ہے ج اس کا مال مٹیریل تا ہے نا کہ اس کو فریجر میں رکھتے ہیں وہ تو کیا وہتنے کتنی محنتک چلے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ محنت ت چلے ہیں
ہاں اسے اچھا تو گھر کا ہی کھانا ہوتا
ہاں جان بالکل
ہاں اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہے
ہاں اور کیا بھائی جان جیسے جیسے آپ بھی جیسے کہیں رہتے ہوں گے تو کیا ہے جی ہم گاؤں میں رہتے ہیں نا تو ہمارے کیا ہوتا ہے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں تو ایسے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے تیل تیل بھی گھر میں ہی نکلتا ہے
ہاں سب کچھ گھر میں ہی ہو جاتا ہے جیسے بنے سبزی سبز اگتی ہے گھر کے باہری جیسے پتتا گوبھی وغیرہ کچھ بھی نارمل سبزی ہوتی ہے نا گھر میں اگا لو گاؤں میں اسی چیز کی تو سویدھا ہوتی ہے کہ مطلب اپن کچھ بھی چیز کچھ بھی چیز کا استعمال کر سکتے گھر کے
اچھا کیا کر رہے ہو کھانا کھانا ہوا
ہاں بھائی جان کھانا وانا کھا کے اٹھے ہیں اور آپ بتائیں
وہ اتنی جلدی کا لیا
پہلے کیا ہے کہ یہاں پر مطلب ایک طریقے سے نا یہاں پر بازار وغیرہ سب بن جاتا ہے جیسے مغرب کے بع نا عشا تک چلتا ہے یہاں پر جیسے گاؤں کا علاقہ ہوتا ہے نا تو عشا تک یہاں پر زیادہ لیٹ زیادہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے اندھیرا گپت ہو جاتا ہے جو یہاں پر کوئی زیادہ مطلب باہر نہیں نکلتا اسٹائ پہ اور اب کیا ا بھی بتاؤں میں آ ابھی یہ بات بتاؤں کہ مطلب کل کی بات ہے کل فجر کے بعد میں نا یہاں پر تو وہ آیا ت دوا کل ہمارے پیچھے ہی جو کیا ابھی بھیب میں اوپر بیٹھا ہوں چھت پہ جو یہاں گھوم رہا ہے وہ آس پاس گھوما ہے جو بھیڑ لگ رہی ہے آس پا بند
اب کسی کو فون وون کیا
ہاں وہ فون وون کرتے ہیں تو کیا ہے اس کو دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا وہ تھوڑی دیر دکھتا ہے پھر بھگ جاتا
ہاں ہاں وہ سب کے لیے خطرناک ہوتا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے
ہوں
ہاں یہ جنگلی جانور بھی یار بہت خطرناک ہوتے ہیں
بالکل ایجن میں آپ سے یہ پوچھ چاہتا تھا کہ آپ بھی کھاتے ہو کیا یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ
ہاں یہ کیا بول رہے ہو
آپ ہی کھاتے ہو گ فاسٹ فوڈ
ہاں کبھی کبھار کھ دے ہیں باہر ابھی شام کو جاتے ہیں اور ڈنر وہی کرتے ہیں مگر یہ اچھی چیز نہیں ہے وہ صحت خراب ہو جاتی ہے اس سے
بالکل بالکلھائی جان یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک تو کیا اپن جیسے اپن جیسے اللہ تعالی نے اپنی ماں بنائی تو اپن کیا ماں کیا آتے کانا کھانا چاہیے ایک تو کیا ہے ماں کے ہاتھمی جیسے جیاادو ہوتا ہے ویسے اچھا لگےا اور کیا لذیذ ہوتا ہے وہاں کا ہل کاھانا چوکرو کھانے میں بھی سواد اچھا تھا مال کیا ہر کھانا ہاں بالکل جیسے اپن کبھی جیسے اپ کسی گھر پہ جائیں کسی گھر پہ کانا کھانے جائیں کھالا وغیرہ کوئی بھی ہوتی ہے تو ان کے گھر میں بھی اتنا اچھا کھانا نہیں لگتا ہے نا لیکن جب اپنی ماں کے ہاتھ کانا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی لذیذ بہت ہی پیارا کھانا ہوتا ہے
ہاں بہت ہی پیارا ہوتا ہے یہ بات تو صحیح ہے
اس پہ جوور دینا چاہیے کہ لیکن آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ مطلب ایسے ہی مطلبھییک اپ گؤں میں رہتے گاؤں تو یہ زومیٹو وغیرہ ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے لیکن ابھی ا ابھی ہم سٹی جے ہیں نا جیسے بڑی سیٹی وغیرہ جاتے ہیں وہاں کیا ہے وہاں نارمل بچے ہوئے مطلب کوئی بھی ہو نا چوٹی چھوٹی عمر کے وہ کیا ہے موبائل اٹھایا نی چالوغیرہ زمیٹو وغیرہ تو کچھ بھی منگا لیا جیے پیزا پاستا کچھ بھی منگا لیا فاسٹ فوڈ اور کیا ہوتا ہے بھائی جان جیسے بھی یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتا ہے نا تو کیا مدے ودے کا بنا ہوتا ہے
ہاں
جیے کیا ہے جیسے میدا ہوتا ہے جیسے اپن کے پھر بعد میں کیا پیٹ میں پھر پروبلم کرتا ہے پھر یہ تھوڑی دیر تو ٹھیک رہے گا لیکن بع میں کیا پیٹ درد پھر بعد میں پھر الٹی وغیرہ ہونا کسی کے
ہاں یہ بات تو صحی ہے ہاں
سب کا ڈائ سب کا ڈائجیشن الگ الگ ہوتا ہے اس وجہ سے پروابلم کرتا ہے یہ
ہاں ہاں ہاں جب آپ یار کھانا صبح جلدی کھاتے ہو پھر نہیں ابھی ابھی جلدی کھاتے ہو نا پھر گھومنے وومنے جاتے ہو کچھ مطلب دیر تک وہاں کے گاؤں میں یار جلدی سو جاتے ہے
ہاں بھجن کے سینئر سے بھی مغربی نماز پڑھ کے آیا ہے میں
ہاں
تو کیا ہے پھر میں نے کھانا وانا کایا
ہاں
پھر میں ابھیوڑییر آ سے بات کرا ہوں توب کیا ہوا میں تھوڑ دیر بعد میں سے ابش شاہ کاٹائم ہو ج گا
ہاں ہاں
اور کیا ہماری جو مسجد ہے نا وہاں سے ایک دو کلو میٹر دور ہے
دو کلو میٹر دور ہے اتنی دور کیوں ہے
کیونکہ مسجد مطب گاؤں چھوا ہے نا جس پھر مسجد ایک ہی ہےاں آس پاس کےرییا میںچ اچا تو پھر وہاں سے دور پڑتی ہے ہمارے گھر دور مسجد سے جو کیا ہے کہ میں ابھی جاں گا اب یہاں سے نکلوں گا د منٹ لگیں گے مجھے پہچ کے اند دس پندر منٹ
اچھا ہم ہم تو یہاں یار نماز پڑھتے اور اور سڑک پہ بیٹھتے ہیں وہ دس دس گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک چراتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یار دیر دیر تک
یہی تو ہے بھائی جان کہ سٹی کا یہ بھی تو ریوااز ہوتا ہے نا مطلب سٹی میں ایک تو کیا ہے
یہاں پہ یہاں پہ تو یار دن رات ایک جیسا ہوتا ہے یہاں پہ لائٹیں وائٹیں ہوتی ہیں یار سب کچھ ہوتا ہے اور جب جب شام جب شام ہوتاائے نا دن میں گرمی ہوتی ہے اور شام کو سب نکلتے ہیں اور یار گھومنے چلتے ہیں کوئی واک کرتا ہے کوئی نماز کے لیے جاتا ہے اور دیر سے اور بیٹھتا ہے وہی اور پھر دیر سے آتا ہے اور پھر کھانا کھانا کھانا کھانا ہو جاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے
بھائی جان یہ تو یہ تو ہے نا مطلب سیٹیوں میں یہ تو چیز ہوتی ہے جیسے اپن جیسے ہمارے یہاں ہم کو نیند پور کرنی ہوتی ہے اھی جیسے ورکاؤٹ والا انسان ہوتا ہے وہی تو کیا ہے اس نیند ضروری ہوتی ہے ہے نا تو کیا ہے جیسے ابھی میں ابھی نماز پڑھ کے آؤں گا جیسے کہ بچ جائیںے مے کو دس بجاتے ہیں نمازڑ کے آتے نا دس بج جائیں گے پھر دس بجے تھوڑی دیر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے موبائل چلایا
مگر میرے حساب سے جو ورک آؤٹ کرتے ہیں نا سب لوگ
ہاں
مجھے لگتا ہے جب صبح سویرے اٹھتے ہیں نا
ہاں
اسی ٹائم ورک آؤٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس اس ٹائم انسان فریش ہوتا ہے جب فریش کے ٹائم انسان ایگزرسائز کر کرے گا نا تو ایکسرسائز اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے
ہاں تو پہلےحییک ہے یہاں تو اور بھی اچھا موسم ہوتا ہے نا تو کیا یہ صبح کرنے مزے ہی آتا ا باہر کی ائم ہوا ٹھنڈی ہوا میں لیکن بھائیان یہ کہ رہا تھا میں جیسےن ورک آؤٹ وغیرہ کرتے تو اپ کیا نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے سات آٹھ گھٹے کی نہیں ہوتی چاہیے لیکن سیٹیوں میں کیا ہے سات آٹھ گھنٹے کی نیند ہو نہیں پاتی جیسے بھی میں جیسے پور گیا ہے نا میں جے پور گیا جو وہاں کیا وہاں ایک بجے تو با نیند ہوتی دو بجے تک سوتے ہیں ہے نا اور صبح اٹھنے کا ٹائم بھی پت نہیں ہے فجر وجر کا تو پتاہ نہیں رہتا گیارہ بارہ بجے اٹھ رہے ہیں ٹائم بھی فکس نہیں ہواتتا وہاں کا جو اس
تینا
ہاں
پہلے پانی پینا چاہیے وہ گرم گرم اس سے صحت بہت اچھا ہوتا ہے اور اور جو یہ پمپلز ومپلز ہیں نا فیس پہ
ہاں بائی جان
وہ سب ختم ہوتے ہیں
بالکل بالکل پھائی جان یوز کریں گے اس کا بھی استعمال کریں گے انشاء اللہ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاءلہ آپ سے پھر بات ہوگی
اچا ان شا اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ
سارے